السلام بالییکوم
وعلیکم السلام
اور سب خیریت سے
ماشاء اللہ سب خیریت سے آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں گھر میں سب ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے
اللہ کا شکر ہے ہم بھی سب بڑھیا ہیں اللہ کی رحمت سے سب کچھ ٹھیک ہے
جی جی جی اور بتائیں کیسے فون کیا آج تم نے مجھے یاد کر رہی تھی کیا تم مجھے
ب نے سوچا کہ عید آنے والی عید ہے تو عید پہ تم نے کون سے کپڑے لیے ہیں ٹریڈیشنل لیے ہیں کہ ویسٹرن آؤٹ فٹس لیے ہیں میں نے کہا پوچھتے ہیں کہ تم کیسے کپڑے پہنتے ہو
یار میں تو زیادہ تر سوٹ شلوار ٹریڈیشنل پہننا بہت پسند کرتی ہوں سوچو ہماری روایت بھی ہے وہ ریت بھی ہے ریتی رواج بھی ہیں کہ عید پہ سوٹ پہنےیں سندر سندر چوڑیاں پہنے ایئر رنگس پہنے ٹریڈیشنل کپڑے کتنے اچھے ہوتے تین ماڈن کپڑوں سے
بالکل اور عید پہ تو کتنے اچھا لگتا ہے نا کہ ہم ٹریڈیشنل کپڑے پہنے سارا کچھ کریں میک اپ کریں گہنے پہنے سب کچھ کتنا اچھا لگتا ہے
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کیا پریفر کرتی ہیں ویسے ٹریڈیشنل یا پھر ماڈرن کپڑے آج کل کے
نہیں مجھے بھی جیسے اب جیسے یہ عید وغیرہ ہے تو عید پہ تو ٹریڈیشنل کپڑے ہی پہننے پسند ہے جو چیز اچھی امی امی بھی تھوڑی بولتی ہے کہ نہیں بھائی ٹریڈیشنل کپڑے پہننے چاہیے ہمیں تو اچھا بھی لگتا ہے خود کو بھی
جی بالکل صحیح بات آپ دیکھیے ٹریڈیشن کڑے ہر جگہ کے کتنے سارے سارے ہیں نا ہر جہ کا الگ کڑا الگ پہچ آپ دیکھیں بنارس ہی ونارسی ساڑیاں ہمارے یہاں کے فارسی سوٹ کتنے اچھے ہیں اور کتنی سندر سندر پنجاب میں پٹیالہ سوٹ ہوتے ہیں
اب تو فرشی سلوار کا ہم لوگوں کی فرشی سلوار کا کتنا زیادہ وہ ٹرینڈ آ گیا کہ لوگ فرشی سلوار کو اتنا زیادہ وہ دینے لگ گئے یا اہمیت دینے لگ گئے ہیں کہ فرشی سلوار اور کرتی کتنا سندر لگتا ہے پہنا والی
جی بالکل کتنا سندر لگتا ہے وہ پہنا ہوا ایک پہناوا ہوتا ہے ایک جگہ تم جا رہے ہو اور دوسری جگہ جو بارڈرن ہے ہمیں کپڑا ایسا پہننا چاہیے جو ہماری جگہ کے ساتھ ڈھل جائے اگر ابھی جیسے یہ ہے عید ہے تو ہمیں سوٹ شلوار ٹریڈیشنل زیادہ پہننا چاہیے اور جیسے اگر کوئی باہر جا رہا ہے تو ماڈرن پہننا چاہیے
بالکل اگر ہم پن دیکھو ٹریڈیشنل کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو وہ ہمارے کلچر کو بھی دکھاتا ہے کہ یہ انسان یہاں سے ہے ہم اب جیسے پاکستان سے ہے یا کہیں سے بھی کہیں سے بھی اب ہے تو وہاں کا پت لگتا ہے کہ ہم وہاں سے ہے کپڑے کئی بار کپڑوں سے بھی انسان کا پتا چل جاتا ہے نا کہ وہ کہاں سے ہے اور بات کرنے سے بھی
جی بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے میں تو یہی کہتی ہوں کہ کتنی کتنی جگہیں ہیں کتنے الگ الگ کپڑے ملتے ہیں دنیا میں سب کی اپنی الگ الگ پہچان ہے ساڑی کی دیکھیں اپنی ایک الگ ہی گریس ہوتی ہے اس سیک پہنے تو
بالکل کئی جگہ پر ہوتا ہے جیسے ہم کہیں جاتے ہیں وہاں پر ان کی اپنی ٹریڈیشنل ڈریسز ہوتی ہیں تو ان سے پتا لگتا ہے کہ وہ اس دیش کے لوگ ہیں اور اچھا بھی کتنا لگتا ہے ہم ابھی جیسے ٹریڈ فیئر گئے تھ وہاں پر ہم نے دیکھا الگ الگ کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے تھے اور اتنا اچھا انہوں نے ٹریڈیشنل ڈریسز لگا رکھی تھی اور بہت ہی ماشاء اللہ بہت سندر لگ رہی تھی وہ سب چیزیں دیکھ کے جب ہم نے اس کو پہنا تو ہمیں بھی خود کو بھی بہت اچھا لگا ٹریڈیشنل ڈریسز پہن کے
جی بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ الگ الگ جگہ کے بارے میں جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے جان کے اور تو آپ دیکھیے آج کل تو باہر کے دیشوں میں بھی کتنے ٹریڈیشنل ہو گئی ہیں لڑکیاں آج کل ماڈرن کپڑے نہیں پہنتی باہر کی آپ دیکھیے کتنی ساری عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں وہ سوٹ ساڑی سلوار اس پہ ڈائیورٹ ہو رہی ہیں کہ کتنے سندر اٹریکٹیو کپڑے اور ہمارے ملک میں دیکھیے لڑکیاں زیادہ تر ماڈرن کپڑوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں
ہاں میری آپ ہی بھی باہر رہتی ہے تو وہ بھی کہتی ہیں کہ مطلب کہ مجھے تو خود ٹریڈیشنل کپڑے پہنتی ہوں میں تو آس پاس کے لوگ تم میر سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کہاں سے کپڑے بنوائے تو وہ بتاتی ہیں پھر ان کو کہ میں نے وہاں سے یہ کپڑے منگ ہمارے دیش کے ہیں تو ان کو کہتے ہیں مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے کو خود کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم ایسے کپڑے پہن یہ تم نے کہاں سے لی ہیں
اس وقت اپنے دیش کے لیے اپنے ملک کے لیے کہ ہم نے یہاں کے کپڑے پہنے ہیں آپ دیکھیے کتنا سندر ہے کتنا ٹریڈیشن کا پتہ لگتا ہے
ہ بہت اچھا لگتا ہے وہ بھی وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسے اپنے ملک پر فکر ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے لوگ ہیں ان کو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کپڑے کہاں سے لیے
جی بالکل صحیح بات بالکل صحیح بات بہت اچھا لگتا ہے اس پہ ایک دم پراؤڈ فیلنگ آتی ہے
بالکل اور اچھ آج اب جیسے عید پہ ہم باہر جائیں گے تو کتنے لوگوں نے سوٹس پہنے ہوتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے نا ہم لوگوں کو بھی کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ٹریڈیشنل سب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں
کپڑے کیا ٹریڈیشنل گہنے دیکھیں آپ ٹریڈشنل ہر چیز کتنی ہےچ چ جب کوئی چیز اتنے پرانے سالوں سے چلتی آ رہی ہے ایک پرتھ ایک ریچوئول بنتا آ رہا ہے تو سوچے کیا سوچ سمجھ کے بنا ہوگا وہ اور کتنے کتنی اچھے اور کتنی
اب ٹریڈیشنل جیلری ہے جو ہم دیکھتے ہیں باہر جا کے کئی لوگوں نے کیسی ٹیمپل جیلری پہنی ہوئی تھی آج کل تو کتنا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے نا ان سب چیزوں کا اور اچھی بھی کتنی لگتی ہیں
جی بالکل بہت سونی لگتی ہیں بہت زیادہ سندر لگتی ہیں
یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں بھی سب پہنتے ہیں ٹریڈیشنل ڈریسز تو اچھا لگتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہم پھر پوچھتے بھی ہیں کہ تم نے یہ ڈریس کہاں سے لی اپنے لیے
جی اور آپ دیکھیں جو یہ ماڈرن کپڑے ہیں انہیں ایک حد میں پہننا چاہیے آج کل کی لڑکیاں پورے کٹے پھٹے کپڑے پہنتی ہیں آج کل کپڑے کتنے کٹے پھٹے آنے لگے بتائیں وہ آپ کے ملک کے بارے میں کیا سوچیں گے کوئی آپ سے پوچھے گ آپ کہاں سر کوئی آپ کو ایسے بولے کوئی جج کرے کہ واہ اتنے چھوٹے کپڑے پہن رہے ہیں یہاں کی لڑکیوں نے کیا ہی ایک رہ جاتی ہے آپ کو اپنے کپڑے اپنی اکارڈنگ ایک جگہ کے اکارڈنگ پہننے چاہیے
اور اس سے پھر ہمارے امی ابو کی عزت پر بھی تو کتنا سوال ہوتا ہے نا کہ ان کی بچوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو بھی بہت برا لگتا ہے وہ باہر جاتے ہیں ہمارے ا امی ابو کہ آپ کے بچوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ویسٹ ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے ویات طریقے سے تیار ہوئے ہوئے ہیں تو اچھا نہیں لگتا اگر وہی ہم ٹڈشنل کپڑ پہن جاتے ہیں تو وہ لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہمارے امی ابو بھی ہمارے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں یہ بھی بتا ے ہوئے اچھا لگتا ہے
یہ ہمارے بچے ہمارے ملک کے کپڑے پہنے انہوں نے
بالکل اور اچھا بھی لگتا ہے نا ٹریڈیشنل ہم کمفرٹیبل بھی فیل کرتے ہیں اور ماڈرن کپڑے ہوتے ہیں کوئی کہاں سے گر رہا ہوتا ہے کچھ کہاں سے تو وہ گندا بھی لگتا ہے کسی آگے ک
جی اب آپ سوچے کوئی عید پہ ایسے کپڑے پہن کے جا رہا ہے تو کوئی یہی سمجے گا نا کہ اس کو تو کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہے اپنے تیوار کی کوئی چیز کی کچھ ہے ہی نہیں پرواہ اپنے ملک کی پرواہ نہیں اپنے تیوار کی پرواہ نہیں
نہیں دیکھو اپنا تیوار ہم عید مناتے ہیں تو عید میں ہمیں ٹریڈیشنل کپڑے شروع سے ہی پہننے کا وہ بتایا ہویا ہے تو ہم وہی پہنتے ہیں جیسے ہمارے امی ابو پہنتے ہیں وہی ہم پہننے لگے ہیں
جی بالکل سوٹ سلوار اور پہنا وہا بھی بہت سندر لگتا ہے ایک نزاکت آتی ہے ایک نور آتا ہے چہرے پ جب آپ پورے کپڑے پہنے آپ اتنے معصوم لگتے ہیں
بالکل اور دیکھنے میں بھی کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ شان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں کے ہیں
جی بالکل صحیح بات بالکل صحیح بولا آپ نے مجھے کافی اچھا لگا
نہیں میرے کو بھی ٹریڈیشنل کپڑے بہت ہی پسند ہے بس یہی ہوتا ہے کہ آج کل کے بچے تھوڑا سا پرف کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں بھی باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بٹ وہی اگر ہم ان کو سمجھائیں گے تو میرے بچے تو خیر ایسے کیوں کہوں میری بیٹی کہنا مان جاتی ہے کہ ہاں بھائی میری امی میرے لیے ٹھیک کہہ رہی ہیں
جی اور ایک ہر جگہ کا ماحول بھی نہیں ہوتا نا اب آپ ایسے کئی ب کار جگہ تو جائیں گے نہیں شارٹ ڈریس پہن کے یا آپ چھوٹے کپڑے پہن کے تو ایک طریقے سے پہن کے جاؤ تو سب آپ کو دیکھیں گے سب آپ کی تعریف کریں گے سو لوگ
ماڈرن کپڑے بھی اچھے بھی آتے ہیں کئی جو آپ کے مطلب اچھے لگتے ہیں پہنے میں وہ پہنوں کوئی منا ہی نہیں ہے بٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے کوئی تیوہار وغیرہ آ رہا ہے جیسے عید ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ اس میں تھوڑے سے ٹریڈیشن کپڑے پہنتے ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے
جی بالکل میں بھی اس پہ اپنی بیٹی کو یہی سمجھاتی ہوں کہ تم ٹریڈیشنل زیادہ پہنا کرو نور آتا ہے تمہارے چہرے پر
بچے بھی بچوں بھی اتنے اچھے لگتے ہیں کہ سب ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا بچہ
جی جی بالکل بالکل
خود کو بھی کتنا اچھا لگتا ہے ان سب چیزوں کا
اور کمفرٹیبل بھی رہتے ہیں ان چیزوں میں ہم سوٹ شلوار پہنے میں دیکھتے ہے کبھی کتنے کمفرٹیبل رہتا ہے کام کتنی آسانی سے ہو جاتا ہے یہیں آپ کراپ ٹاپ اور جینس پہن لیں آپ کو لگے گا آپ کا شریر یہاں سے دکھ رہا ہے وہاں سے دکھ رہا ہے آپ کو کن کمفرٹیبل ہوتا ہے
اور گرمی میں تو خاص کر کے ہمیں کتنا انکمفرٹیبل لگتا ہے اگر ہم ماڈرن کپڑے پہنتے ہیں اور وہ اگر ہم ٹریڈیشنل کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو کتنا کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے ہم لوگوں کو
جی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ماڈرن کپڑے ب کار ہے پر میں یہ کہنا چاہوں گی آخر میں کہ کپڑے ہمیں تب پہنے چاہے ہماری جس طریقے کی ہماری سچویشن ہو جس طریقے ہمارے حالات ہوں جہاں پہ ہم جا رہے ہوں
بالکل پیسے ہی ہمیں پہننے اور اچھے بھی وہی لگتے ہیں
کئی آپ نے چلیے ملتے ہیں پھر مجھے اپنے عید کے سٹ دکھانا تم بھی
اوکے اوکے خدا حافظ
اللہ حافیظ